ظالم کیسی ہو
بس بڑھیا باجی میں ٹھیک آپ سنائیں آپ کیسی ہو
بس بس باجی میں تو ٹھیک ہوں آپ بتاؤ آپ کیا چل رہا ہے آج کل بچے ٹھیک ہیں آپ کے
جی جی اللہ کا شکر ہے الحمد للہ سب ٹھیک ہے اور آپ کی دعائیں ہیں آپ سنیں آپ کے گھر میں سب خیریت
ہاں باجی سب ٹھیک ہے بس ڈیلی کا وہی دیکھو چلتا ہی رہتا ہے کام تو کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ لگا ہی رہتا ہے
جی جی جی جی وہی ہے نا روزمرہ کی لائف میں جب سے مطلب ایک ذمہ داری آ جاتی ہے نا جب تک گھر میں ہو تو گھر والوں کو دیکھنا پھر شادی جاتی ہے پھر اپنا خود کا گھر دیکھنا بچے دیکھنا ساری چیزیں
صحیح کہہ رہی ہو باجی ہماری لائف تو بس ایسے ہی نکل جاتی ہے نا پہلے امی پھر اس کے باوجود اپنے شوہر پھر سسرال والے پھر بچے سمے کا ہم لوگوں کو تو پتا ہی نہیں چل پاتا وہی کہ نا یہ مہلا بازی اپنے لیے تو کوئی بھی نہیں جیتی ہے دوسروں کے لیے ہی سمے نکالتی رہتی ہے اپنے لیے ابھی ہمیں یہ لگ جائے نا اب ہمیں کہیں جانا ہے یا ہم وہ کہیں ہو رہا تو ہم اپنے لیے سمے نہیں نکال پائیں گے ابھی کوئی گھر میں آ نہ جائے ابھی ہمارے کوئی کچھ کہنے لگے تو ہم جٹے اچھا ہاں چلو کر لیتے
ہاں وہی نہا دیکھو روزمرہ کی کی زندگی میں ہم اتنا مصروف ہو جاتے ہیں گھر سنبھالنے میں اپنے کاروبار میں اپنی لائف اسٹائل میں تو اس میں نا قدرتی جب ہم ان چیزوں میں شامل ہو جاتے ہے ان تو اللہ تعالی ہمارے اندر نا صبر پیدا کر دیتا ہے
بالکل بالکل باجی یہ تو ہے دیکھ کھو سکون بھی چل جاتا ہے پھر وہی کہتے ہیں نا پھر بچے ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کا کرنے لگتے ہیں تو ہمیں سکون آنے لگتا ہے ہے نا ہمیں لگتا ہے چلو ہم اپنے بچوں کا کر رہے ہیں پھر ہمارے من میں یہ آ ج ہم اوروں کا کر سکتے ہیں تو یہ تو ہمارے اپنے بچے ہیں تو ان کا کرنے میں ہمیں اور اچھا لگتا ہے نا پھر ہم کیا ہے گل فیل نہیں ہوتا
بالکل بالکل اور دیکھو ال جو بچے ہوتے ہیں نا وہ بھی اللہ کی بہت خوبصورت نعمت ہے جن کے گھر میں بچے ہوتے ہیں نا ان کے گھر میں رونق ہوتی ہے بچوں سے گھر میں چنچلتا رہتی ہے اور ہمیں اچھا بھی لگتا ہے اور جس گھر میں جات وہاں بچے نہیں ہوتے نا تو ایسا لگتا ہے کہ خالی خالی گھر ہے تو
بضی میری تو ایک فرینڈ ہے اس کو شادی کو سولہ سال ہو گئے بازی کوئی بچہ نہیں ہے ا اور جب دیکھو روتی رہتی ہے میں اس کے گھر گئی ایک دم ایسے سناٹا سا چھایا ہوا دیکھو کسی چیز کی کمی نہیں تھی سب تھا اللہ کی کرپا سے لیکن بچے نہیں ہونے کی وجہ سے ایسے ہو رکھ پات تھا جیسے کہ کتنی اداسی چھائی ہوئی ہے گھر میں شانتی مطلب کچھ ہے ہی نہیں سب کچھ ہونے کے باجود لگ رہا تھا کچھ ہے ہی نہیں
ہاں میرا بھی ماننا یہی ہے دیکھو آپ ہم روزمرہ کی زندگی میں اتنے مشروب ہوتے ہیں ہم کو نہ جب پہ ہم نماز پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اپنے سے پہلے نا ہمیں دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہے کیونکہ اللہ بھی فرماتے ہیں اگر تم دوسرے کے لیے مجھ سے ذکر کرو گے دوسرے کے بارے میں دعا کرو گی دوسرے کے لیے رابطہ کرو گے نا مجھ سے میں خود بہت تمہارے راستے اسان کر دوں گا اگر ہم اپنے اپنے لیے دعا کریں گے تو تو ہم مطلب خود گرض ہوگا نا اپنی زندگی کی دعا مانگ رہے ہم اپنی مقصد کی دعا مانگ رہے ہیں
بالکل بازی یہ بات تو آپ نے صحیح کہی اس لیے کہتے ہیں نا کہ دوسروں کا بھلا کرو گے تبھی آپ کا بھلا ہوتا ہے دسوروں کو اللہ سے جب آپ دعیں کر رہے ہو نماز کر رہے ہو تو سب کا بھلے اس کے سب کی دعائیں قبول کرواؤ یہ اللہ تعالی سب کو خوش رکھے ہے نا سب کو ہی رکھ پھر پھر وہی ہو جاتا دیکھو سب کا ہوتا ہے تو پھر ہم سب میں ہی ہم آ گئے ٹھیک ہے ہم سب میں ہی آ جاتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہونی چاہیے دوسرے کے یہی کہتے ہیں دوسروں کا بھی بھلا کرنے کے لیے کبھی کبھی کہ اپنے لیے اچھا ہو جاتا ہے
بالکل بالکل اور ماشاء اللہ جب ہم اللہ تعالی سے دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سے رابطہ کرتے ہیں ساری چیزوں کا ذکر کرتے ہیں نا تو تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں ہمارے اندر نا ایک جو ہوتا ہے نا سچ بولنا اللہ کے پرتی اللہ سے جڑ کے رہنا اللہ کے عملوں پر عمل کرنا تو ہم لگتا ہے کہ ہم نا سامنے والے کے لیے کر سکتے ہیں تو پھر ہم اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں لیکن جو سامنے والے کے بارے میں نہیں سوچے گا نا تو وہ اپنے بارے میں بھی زیادہ نہیں سوچ سکتا
بالکل بالکل بازی یہ بات تو آپ نے صحی کہی دیکھو تو بڑی خوب وہی ہوتا ہے اور ایک واہ میں نے تو ایک چیز اور دیکھی ہے کبھی کبھی دیکھو جیسے ہم چادریں چڑھانے جاتے تی ہیں ہیں ہا ویسے بھی ہم کوئی صدقہ وغیرہ نکالتے ہیں تو ایک الگ ہی سکون ملتا ہے ہے نا تو اندر ایک پزیٹ ٹیوٹی آتی ہے
بالکل بالکل اور دیکھو اب تو اتنا ہے کہ مطلب آپ کے روز مرہ کہ زندگی میں انسان اتنا مصروف ہے کوئی دکھ بیماری کوئی حالی ہو جاتی ہے تو پہلے کیا ہوتا تھا ہمارے بڑے بزرگ تھے دادی تھی دادا تھے تو وہ نہ کوئی نسخہ بتاتے تھے تو ہم اس کو آزما لیتے تھے ماشاء اللہ اثر بھی ہوتا تھا وہ کیو کیونکہ پہلے کی باتوں میں نا ہم بھروسہ کرتے تھے آج کل ہم چیزوں پہ بھروسہ نہیں کرتے تبکے اگر ہم پرانی چیزوں سے جڑ چلیں گے نا تو ہماری آدھی پریشانیاں تو بالکل ختم ہو جانی ہے
بالکل باجی یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی اور اسی لیے دیکھو ہماری پہلیے جو امی وغیرہ ہوا کرتی تھی وہ گھر میں جیسے کوئی بیمار ہو گیا تو آدھے نسخے نا گھر میں ہی کیا کرتی تھی
بالکل بالکل بالکل اس سے دیکھو کیا ہوتا ہے ہم کو نا یہ رہتا ہے ایک کہ ہاں ہم نے گھریلو استعمال کیے چیزیں اپنے گھر میں روزمرہ میں اور ماشاء اللہ سے قرآن میں اتنی ساری آئےتیں ہیں ہر ایک چیز کی آج کے سر میں درد ہے آپ کے ہاتھ میں درد ہے آ کوئی دکھ تکلیف ہے آ پریشان ہے آپ کے گھر میں تنگی ہے آپ تو ہر ایک چیز کے لیے ذکر کر سکتے ہو تو جب اللہ تعالی نے صاف صاتف قرآن میں لکھا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میرے سے سے بولو مجھے جو تمہیں جو بھی چاہیے میرے سے ذکر کروں تو ہم کیوں کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے یا کسی کے بارے میں سوچیں
بالکل بالکل باجی یہ دیکھو یہ بات بڑی اچھی ہے میں نے جیسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے وہ تھوڑا سا اداس ہو جائیں گے تھوڑا ان کا لاس ہو جائے گا یا کچھ بھی پریشان ہے تو وہ نہ کسی اپنے فون کریں گے رشتے داروں کو روئیں گے جیسے کہ ہم بہت دکھی ہیں تو میرا تو یہ ماننا ہے جن کو تم بتا رہے ہو وہ کل تمہارا مذاق بنائیں گے ابھی ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد ہی وہ تمہارا دوسرے سے کہہ کے کہیں دیکھو وہ اتنا پریشان ہے پریشان ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں تو میرا ماننا ہے آپ بیٹھیے اور نماز کریے تھوڑا سا اللہ کا دھیان رکھیے تو آپ اپنے من کی ساری باتیں ایک ایکانت میں بیٹھ کے ان ان کو بیھ کے تو وہاں کیا ہوگا وہاں ہماری ساری دعائیں بھی قبول ہوں گی جو ہماری مشکلات ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی جو بھی دیک وہ بھی پورا ہوگا اور سب سے بڑی ہم اس کے سامنے اس سے دعا کر رہے ہیں اس کو اپنی چیزیں بتا رہے ہیں جس کو ہمیں کسی اور کے کہنے کا ڈر نہیں ہے اور جو ہماری من کی باتیں سنتا ہے تو مجھے تو یہ چیزیں ہونی چاہیے تو اور کیکہ میں دیکھیے لوگ بات کرنا ہے اور آج کل تو دیکھے باجی مارکیٹ میں ایک کاؤنٹر آ گیا ہے وہ ہاتھ پے پر اور اللہ اللہ کرتے رہو بھائی آپ کا نام وہ ہوتا رہے گا اور فالتو کی چیزوں دنیا داروں کی باتوں سے بھی سب الگ ہو جائے گا
بالکل بالکل اور وہ دیکھو اچھا طریقہ بھی ہے ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہمارا دل بے چین ہوتا ہے ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں چلو اس کو فون کر لیتے اس کو فون کر لیتے لیکن اس سے کچھ وقت کے لیے تو ہمیں تسلی مل جاتی آرام مل جاتی لیکن جو یہ مومن ہے نا زندگی میں ہمارے س جو جڑے ہوئے ہیں جو دوست ہیں بہن ہیں بھائی ہیں یہ ایک وقت تک ہمارے ساتھ ہوتا ہے لیکن جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے ہمارے آس پاس ہے ہمیں محسوس کر رہا ہے ہمارے سکھ دکھ کو دیکھ پا ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے اللہ ہی ہمیں دیکھ رہا ہے وہی سن رہا ہے تو کیوں نہ پھر ہم اسی کو راضی کریں اگر رونا بھی ہے تو اسی کے آگے روئ
بالکل بازی اب ایک چھوٹا سا دیکھو میں تو ایک بات کہوں گی قدرت کا بڑا کرشمہ ہے یہ ابھی جیسے ہم مہیائیں ہوتی ہیں پریگنٹ ہوتی ہیں ہیں تو کچھ کچھ سمے بعد دیکھو ایسا ہوتا ہے پانچ مہینے کے بعد میں کہتے ہیں آپ جو بھی سنو گے جیسا محسوس کرو گے جیسا کھاؤ گے اس بچے تک اور وہ ساری بات ہمارے سن رہا ہوتا ہے کہتے ہیں نا کہ اس ٹائم میں آپ جتنا ہو سکے قرآن ہو گیا یہ جتنا ہو سکے آپ اتنا پڑھیے اور یہ چیز بازی میں نے یہ دیکھی بھی ہے آپ کا جب بچہ ہوتا ہے ان چیزوں کا اثر اس پہ صاف دکھائی دے
بالکل بالکل یہ حقیقت ہے وہ کہتے ہے نا اگر آپ کے گھر میں چھوٹا بچہ ہے تو اگر آپ اس کے سامنے نماز پڑ رہے ہیں یا قرآن شریف پڑھ رہے ہیں تو پتا ہے جب میں نماز پڑتی ہوں بچہ میرا نا میری پیٹ پ آتا بار بار بیٹھ جاتا ہے جب میں سجدے کرتی ہوں تو اس کو لگتا ہے کہ میرے مما جھکی ہے تو میں میں بھی جھکوں گا میں بھی س کیا کرونگا حالانکہ سمجدار نہیں ہے لیکن وہ ان چیزوں سے جڑ رہا ہے جب جیسے جیسے وہ سمجھدار ہوگا اسے پتا چلے گا کہ اچھا ایسے ہم نماز پڑھتے ہیں ایسے کلام پاک پڑھتے ہیں ایسے دعا کرتے ہیں تو ان چیزوں میں شامل ہوگا پھر
جی اور وہی باتیں ابھی سے دیکھو ابھی وہ چھوٹا ہے نہ سمجھ ہے لیکن اس کے دماغ میں یہ چیزیں بچے کی لانگ ٹائم تک بیٹھ جاتی ہے کہ ہمیں ہم جب چھوٹے تھے تو ہماری امی کرتی تھی ایسے ہے نا تم ہمارے بچے سوچا ہے ہم رہے وہ ذہن میں باتیں بیٹھ جاتی ہیں ان بچے کو سب سے زیادہ اثر اس کے امی اور ابو کا پڑتا ہے باقی پریوار تو ٹھیک ہے لیکن اس کو جب یہ لگتا ہے کہ جب یہ لوگ ایسے کریں تو مجھے بھی یہی کرنا چاہیے اور یہ تو اس
جی جی بس وہی د کو مطلب ماشاء اللہ میں تو یوں کہتی ہوں روزمرہ کی زندگی میں ہر کوئی مصروف ہوتا ہے لیکن ہمیں نا ہمیشہ اللہ کے ساتھ سے بھروسہ کرنا ہے اور بس اللہ کا ذکر کرنا ہے اور کچھ نہیں کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا یہ تفاق عمل ہے یہ تو بس اس وقت کے لیے ہے جیسے ہی ہمیں اللہ نے بھیجا ہے ویسے پھر وہ واپس بلائے گا بھی ہم اپنے پاس
بالکل بالکل باجی چلو باجی میں آپ کو بعد میں کال کروں گی ٹھیک ہے
ٹھیک ہے اللہ حافظ